ہلو ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائیے بھائیان کھاناا خالی
سا کر کر کرا ہے ہاں بھائی جان کھا لیا میں نے تو آپ نے کھایا نہیں
ہاں بھائی جن ہم بھی کھا لیے
اور بھائی جان کیا کرتے ہو آپ
بھائی جان ہم تو کاموں کرتے ہیں
کام میں کون سا کام
کام میں یہ سا کام چھوٹا موٹا
چھوٹا موٹا نا گھر کا کام
ہاں ہاں اور بتائیے بھائی جن کیا کر رہے ہیں پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے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
سب خیرییت سے چل رہا ہے
ہاں بھائی جان سب خریت ہے
اور بتائیے آپ کو کھانا پینا بناناتا ہے بھائی جان
ہاں کھانا پینا تو آ جاتا ہے بنانے
کیا بنالتے بھ جان
پہلے یہ بتایا کہ آپ کیا بنا لیتے ہیں بھائی جان
ہم کو نہیں آتا ہے بنانے بھائی جین آپ کیوں آتا ہے آپ بتائیے
ہم کو بھی اتنا ابھی لور نہیں ہے لیکن خالی میگی بنا لیتے ہیں
میگی ہم نوڈل بنا لیتے ہیں
اور سب خریت تھا نا
ہاں بھ سب کہ لے تھے
اور بتائیے نا کہیں گھومنے وومنے جاتے ہیں کہ نا بھ جان
گھومنے وومنے تو سب تر جایا جاتا ہے ابھی کیا کر رہا ہے ابھی چھٹی چل رہا ہے نا
ہاں ہاں چھٹی تو چل رہا ہے بھائی جان اور توی ہے ن وہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
یہاں کا موسم بہت ہی اکھنڈ ہو گیا ہے بھائی جان سمجھ گئے
جا رہے ہو
ہاں ہاں
بات بتے نا بائی جن آپ گرفرینڈ ہے بھائی جان
ارے نہیں بھائی جان آپ کا کوئی ہوگا
نہیں بھائی ج ہم تو اٹھل ہے
آپ موٹے لو لیکن آپ تو دن بھر میں تین دو چار دہ ہلا لیتے ہو یہ بات مجھے کیسے پتا چل گیا بتاؤ
کیسے چل گیا بھائی جان
کیونکہ تم نے دو برس رگ کوئی مٹھی مارا
نہیں بھائی آپ کو بھی دیکھا تھا بھائی جن میں نے
نہیں نہیں نہیں بھائی جان آپ غلط بات بول رہے ہیں نہیں نہیں آپ چھینے رہوی بات یار
آپ چیز نہیں بتوا رہے ہیں بھائی جان
اے مارے چتی کہاں سےان باسک ٹاکلی ہےل رے
ل آام ہیلو اور بتےا بھائی جان موسم کیسا ہے آپ کے یہاں
موسم تو بہت جھانٹو جیسا ہے
جھانٹو جیسا ہے
ہاں ہاں
ارے بھائی جان سح سے بتائیے نا
ارے بھائی جان آپ کتنا صحیح سے بتوائے ہیں آپ ہی چھنا رہے دؤ کا
ہم تو کہن نہیں لگتے ہیں
آپ تو پیدائش یہ چنار لگ رہا ہے نا
ہاں بھائی جان اور بتائیے بھائی جان
سب خریتت ہے بتائیے اپنا حال چال
کیا بتا ہے بھائی جن بچا سب ہم بال بچہ سب حیران کر کے رکھا ہے بھائی جن
اور سب منہ میں لے رہے کی ویس ب رہے سارا ارے بھائی جار میں کیلا کا بات کر رہا تھا آپ تھوڑا غلط سمجھ رہے ہیں دیکھیے بھائی جانا آپ میرے سے لط بات مت کیجیے ٹھیک ہے میں آپ سے صح بات پوچ رہا ہوں آپ نے کبھی چھید میں ڈالا ہے
ہاں بھائی جن ڈاالا ہے
چھ دنترح سمج رہ ہے نا
ہاں سمجھ رہے ہیں
ارے آپ غلط مت سمجھنا ٹھیک ہے میں میرا مطلب وہ نہیں ہے
ہاں بھائی ج ہم سمجھ رہے ہیں ہاں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں
اور سب بتایا سب خریے تھے نا
ہاں بھائیان سب کہ رہیے تھے
ایکار بائی تو پیسہ کے لیے سارا مسلم بھشا بتو نا
اوراں تو ہے نا بھ جان کہ رہے ہیں کہ برج خلیپا دیکھے ہیں
برج خلیفہ برج خلیفہ نہیں دیکھے ہیں شاید دبئی میں پڑتا ہے تو لمبا جتنا ہے آپ کو لگتا ہے اتنا آپ لے سکتے ہیں
ارے بھائی جان آپ کیا بول رہے ہیں
ارےھائی جار آ پیسہ باتو کیا چ رہے کہ ہم کو الٹا بولنا پڑ جائے ہاں ہاں سب جانتے ہیں
ا س نلیوانی کو
ہاں ہاں سب کو جانتے ہیں پھر آپ لگے چھنرائی بت گانی ہ
ان کے بارے میں کچھ بتائیے تھا ہاں
یہ سب جو ہے نا آپ کے جیسے سبھی جھانٹ ہوئے
ا بت ہے نا بھ جن آپ
یہ مچھرگ کتنے کاٹا چاہیے اب کیا ملتا ہے ب نرود مطلب چل چ
نہیں بھائی جن
ملتا ہے اچھا پلاونا پلاونا تو ملتا ہے لیکن لیکن آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا کہیں آپ کی گانڈ بھی نہیں پھیٹ سکتی ہے
ارے بھائی جان لمبا والا فھلاؤناا جو ایک دم لمبا
ہوں ہوں سماج کا آپ تو بات کرنا ہے اسٹروابری فلیور کا ہوں ہوں
نہیں کیایا
یہ کیا بول رہے ہیں آپ بھائی جان آپ تو بہت چنا نکل گئے آپ منہ میں لیے ہیں بولیے تو ہم آ کے منہ میں ڈال دے رہے ہیں کہیے گا تھا پچھ ا چھاؤ ڈال دیں گے پیچھے ڈال دے آ کے آگ ال ہے موم میں نہیں کہیے گا تو منہ میں ڈال دیں گے ان میں کوئی کوئی شک کا بات نہیں ابھی آ جائیں گے ابھی بولیے
کوئی جڑی نہیں ہے بھائی جن
نہیں نہیں آ جا رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہو
نہیں ہو رہے ہیں کہ ایگ جوگار کریے نا رسین کا
جگاڑ تو ہو رہا ہے بھائی جان آپ آئی تو صحیح
آ
ہاں ہاں آ جائے یہاں پہ ب ی ریڈی ہے
کیا بات کرے بھائی جان بکری کی کا بھین کریں گے ہم
آپ ایک بات بتائے بھائی جان آپ کے بغل میں کون کون ہے
کوئی نہیں ہے بھائی ج ن اکیلا ہے ہم
اچھا آپ اکیلے میں ہے تو اکیے میں ہلا تو نہیں لیتے ہیں نا
اکیلے ہی میں تو ہی رہاتتے ہیں
ہم کو لگا پورا فیملی کے ساتھ
ارے بھائی ج آپ کا بہت بہت غلط سوچ ہے
اور بتائے آدت جی کا حال سب ٹھیک ہے
ہاں اجیت جی تو بہت کما رہے ہیں پیسہ ویسا
آدت بھائی جان بھول کےئے ہیں نا
ہاں بھائی جان کال وال بھی نہیں کرتے ہیں
آپ کیا کر سکتے ہیں ان بھائی جان کا تو بات ہی الگ ہے
ہوں
اور سب بتائے سب موم سب تو لیے ہوئے نا
ارے بھائی سب چوڑیے اور رہے ہیں
ہوں
مطلب آپ کو کھانا بھی بنانے انانے آتا ہے
پہلے آپ تو بتائے آپ کو آتا ہے نہیں میں نے تو بتا دیا نا نہیں آتا ہے
ہاں بھائی جن آتا ہے
آتا ہے کیا کیا بنا لیتے ہیں
ہم بناتے ہیں روٹی سبزی چاول دال
ک پ
اور چکن بنا لیتے ہیں میٹ اٹ مچھلی انڈا سب بنا لیتے ہیں
ایک کام کرے بھائی جان کہ میرا والا بھی ایک دو انڈا بچا ہوا ہے تھوڑا بنا دیتے تو آپ کو کھلانے میں آسانی رہتا
ہاں آ رہ ہے چکو لے کر بھائی جان کو
آئیے آئیے تھوڑا جلدی آئیے
کاٹ کے پ فرائی کریں گے اس کے بعد بنائیں گے
ہاں ہاں دو ہی انڈے ہیں زیادہ نہیں ہیں دو ہی ہے ہاں ہاں دو ہی ہے ایک بیگ ایک د ایک دم میں آپ دو لے سکتے ہیں آپ کا اتنا منہ بڑا ہے
ارے بھ جن گاں کر ہے ہم آتا آپ سے نہیں ب رہ آیا تھا ہاں پت ہی نا لکھنؤ میں ڈبکی لگا ہیں بھائی جان
نہ نہ نہ ہم نہیں لگائے ہیں آپ لگائے ہیں
ہاں ہاں تو لگا چکے ہیں
اچھا
اور بتائیے نا کون آیا آپ کے پسندید کے جگہ کون کون سا ہے بھجن کہیں گھومنے وومنے جاتے ہیں تو
گھومنے وومنے کے لیے جانا ہے تو چل جے منالی چل جائیے کشمیر چل جائیے یہ سب جگہ ہے نا گھومنے والا ہے
ہاں آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جنی یہ سب جگہ ہیں گھومنے پھرنے والا
ابھی یاد ہے ابھی ہم کشمییرے میں ہیں
کشمیر میں ارے آپ کشمیر میں مانٹار ٹیکا پہ ہیں
تو
ہیلو ہم دوسرے ہم دوسرے مہاددیپ پہ ہیں
اچھا اٹلانٹک مہادیپ نا تبھی کہو آواز اتنا کٹ کیوں آ رہا
ادھر نیٹ ورک کا پروابلم ن ہے
ہاں وہی مجھے بھی لگ رہا ہے
اور بتائی نا گئے تھ نا مال کونے تو
تے ہیں تھوڑا کام ہے
ارے بھائی جان ہم ایکچوولی نماز کو نہیں گئے تھے نا آج صبح ہم نہیں دکھی مسجد میں
کہاں
مسجد میں نہیں دکھے آپ نماز پڑھنے گئے تھے آج
ارے نماز آپ پڑھ کے چلے آئیں
ہاں چلیں ہیں
چلیے صحیح ارے ایک میرا دوست ہے ریحان وہ بھی جاتا ہے نماز کرنے آج میں گیا نہیں
او اور بتائیے نا آپ کی آپ کو کھوج رہا تھا کوئی
آپ کو کون کھوج رہا تھا
میں آپ کو کھوج رہا تھا
کون کھوج رہا تھا
وہی مولوی صاحب کی بیٹی
ہوں ہوں
میں نے کہا دیا کہ آج وہ نماز پنے نہیں آیا ہے چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کر کافی اچھا لگا پھر سمے ملے گ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سے منہ میں لیتے رہیے دیتے رہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
السلام علیکم خدا حافظ